ہلو وعلیکم السلام کیسی ہیں
میں بس خیریت تم بتاؤ کیسی ہو
ٹھیک ہوں اور ادھر سب خہریت سے
جی جی سب کہہ رہی ہے سب کہہ رہی ہیں
اور کیا کر کچھ نہیں یار بس دیکھو اب تو کیا ہی ہے کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا یہ ایسا آ پ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے نا ٹائم اتنا جلدی نکل جاتا ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا ریلس دیکتے رہو کچھ دیکھتی رہو ہ
جی جی
اور پتا بھی نہیں چلتا ہمیں کتنا ٹائم ن نکل گیا
جی جی دیکھو نا جی جی جہاں پہ ہمارا کام تھوڑی دیر میں ختم ہونا ہوتا ہے ہم وہاں پہ فون کا ہمیں لالچ پڑ جاتا ہے ادھر یہاں سے چھوڑ ایک ایپ چھوڑ دوسرے پہ چلے جاؤ دوسرے کو چھوڑ تیسرے پہ چلے جاؤ ایسے ہمارا بہت زیادہ ائم جا ہو
ضائع ہوتا ہے بالکل بالکل اور ویسے دیکھو تو ہم مطلب ٹائم کو تجزب نہیں دے رہے ہوتے لیکن پھر بھی اس میں کھو جاتے ہیں ہےا لگتا ہے واللو پا کرتے ہیں دیر اڑی ار چلو تھوڑا سا اور دھ لیتے ہیں چلو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے اور تھوڑے تھوڑے میں وہ ٹائم نکل جاتا ہے پت ہی نہیں چلتا اور آج کل تو مدرسہ وغیرہ سب بند ہو رکھتا بچے جان ہی رہے ہیں تو اور لیزی پنے ہم لوگوں میں آاں رکھ رھے ہیں
جی دیکھو جہاں پہ ہمارا کام دس پندرہ منٹ میں خم ختم ہونا وہیں پہ ہمیں دو دو گھنٹے لگ جاتے ڈھائی ڈھائی گنٹے لگ جاتے کہ میرا ہم تو اس نے اندر اتنا اندر چلے جاتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اندر ہمیں وہاں سے باہر آنے باہر آنے میںتب مطلب ہم آلس پڑ جاتا ہے ہمیں ڈ جو کرتے کرتے کرتے کرتے کتنا ٹائم ہمارا نکل جاتا تیسے
بس بس لگے ہی رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں پر ایک چیز دیکھو تو یار اچھی چیز تو ہے دیکھو ہے نا مطلب کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کتنا بھی سمے اکیلے بتا سکتے ہیں
جی
ایک آپ کا فرینڈ کی طرح یا کچھ بھی سمجھ لو اس کی طرح آپ کا ساتھ ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم سارا سمے اور ایسا بھی نہیں ای پھر بہت ساری چیزیں اچھی بھی آتی ہیں آپ کتنی ویڈیوز دیکھو جیسے دعا ہوگی اور کلملمہ وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کی رہتی ہیں ہے نا دکھاتے رہتے ہیں اچھا اچھا دیکھنا چاہوں تو اچھا بھی ہے اچھے کے لیے بھی ہے
استعمال کرنی ہے نا اس کے مطلب فائدے بھی بہت ہیں دیکو اچھی چیزیں بھی بہت ہیں اور بری چیزیں بھی بہت ہیں وہ ہم پہ ج آاتتا ہے کہ ہم نے اچھی والی جی جی کہ ہم نے اچھے راستے پہ جانا ہے کہ برے راستے ک بھیج میں نے کیونکہ دیکو اتنی سوشل میڈیا والی ایپ پ کتنا کچھ ہمیں دیکو ارن کرنے کے لیے بھی کتنا کچھ اسکلس بتاتے ہیں ت ہیں تعلیم دیتے ہیں ہمیں اچھی چیزوں کے لیے دیکو ہم نے اس چیز کو چھوڑ کے نہا ہم نے نہ ائم ضاع کرنے جانا ہے ریلیں دیکھنی ہے کچھ کرنا ہے ہاں اورو چلو وہ سب چیزوں کے لیے بھی ہے جیسے ہمیں کوئی چیز بھی نہیں آتی ہے جیسے
ہاں ریسیپی وغیرہ دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں پہ آتی رہتی ہیں شارٹس ویڈیوز بنا بنا کے ڈالتے رہتے ہیں ہ اور سب سے بڑی بات وہ انکم کے لیے بھی دیکھو کتنے لوگ اس پہ ارننگ کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ دیکھو گھر سے بیٹھ کے ہے نا کتنی میں نے ایک ہماری ادھر تو کچھ مطلب ہے تو کچھ مطلب ایسے کہتے ہیں باہر نہیں نکلنے ایسے ہمارے اس میں تو زیادہ تر دیکھو باہر نہیں نکل لیا جاتا ہے کچھ پردہ نشی مہیلائیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے ا انہوں نے سوچو اچار وغیرہ ہوتے ہیں نا تو بھائی وہ جانتی ہیں ڈالنا تو جیسے بچے کر دیتے ہیں وہ بنا دیا چلو انیں ہم آن لائن کرتے تو اچھا خاصا رسپانس مل رہا ہے
جی جی جی دیکھو نا ان کے لیے تو صحیح ہے نا گھر بیٹھے بیٹھے وہ اپنا کام دیکھو کام بھی ہو رہا ہے ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں
بالکل ہاں مریاد میں رہ کے ہر کچھ کیا جا سکتا ہر چیز میں یہ نہیں ہے اصلی پنائی ہے بہت ساری چیزیں اس پہ دیکھو ایسی آتی ہیں پر کچھ چیزیں آپ اپنی مریادا میں رہ کے بھیا خوب اچھے سے کر سکتے ہیں
جی جی دیکو ہمیں تو یہاں سوشل میڈیا والی سائڈ بھی ات اچھی اچھی ہوتی ہے جس ہمیں بولنے کا لہذا بھی کتنا صحیح ہو ج جاتا ہے طریقہ مل جاتا ہے ہمیں بولنے کا وہ اس سے بھی بہت فرق پڑھتا ہے بھی نئی نئی چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں لہجا سیکھنے کو ملتا ہے طریقہ یں سیکھنے کو ملتے ہیں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں
وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس طریقے کا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں بھائی ہمیں ہمارے بچے دیکھو آج کل کیا ہو گ فون ٹی وی سوسل میڈیا سے اتنے اٹیچ ہیں بہت زیادہ ہے نا دن میں وہ لوگ بھی چاہے آپ اسکول کا ورک دیکھ لو چاہے کچھ بھی دیکھ لو وہ بھی آ رہا ہے تو اسی تھرو میں آج کل تو ایپ بنا دیے گئے ہیں تو وہ بھی آپ کو فون تھرو یا اس آ رہا ہے تو بچے بھی دیکھ تو وہ آپ کے اوپر پر ڈیپینڈ ہے آپ بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں کیا نہیں
ہ جی جی وہ بات صحیح ہے آج کل تو جیے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہی یہ غط چیز ہے کی اپنے کچھ دکھاتے ہیں تو وہ اب ہمارے پہ ہوتا ہے نا آج کل تو ویسے بھی وہ ایک رسٹرکشن کا آپشن آتا ہے کہ ہم وہ چیزیں بند کر سکتے ہیں اوائڈ کر سکتے ہیں کہ وہاں تک پہنچ ہی نہ پائے یہ بھی چیز بہت اچھی ہے ان کی کی
ہاں کچھ چیزیں دیکو ایسی ہے کہ بچ بچوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں تو بھیا اچھی چیز بھی ہ کوئی اب کسی چیز کے پلس پوائنٹ ہے تو مائنس ہوتی ہیں یہ تو ایک آٹومیٹکلی سی بات ہے
جی دیکھو اب یہ ہم پہ رہتا ہے کہ ہم نے اس کو کس کیسے لے کے جانا ہے صحیح پہ لے کے جانا ہے کہ غلط پہ لے کے جانا ہے
بالکل بالکل
میں تو خود ابھی بچوں کو بیٹھی تھی تو ان کو میں یہی بتا رہی تھی تو ساتھ میں آج کھالا بھی ائی ہوئی تھی اور اپی بھی ائی ہوئی کہ تو انہیں سے بات وغیرہ بھی ہو رہی تھی وہ بھی بچوں کو بتا رہے تھے تعلیم دے رہے تھے کہ دیکھو کیوں ضروری ہے کیسے ہوتا ہے کیا کیا اس کے برے کا اثر پڑتا ہے اچھا اثر پڑتا ہے وہ سب بتا رہے تھے میں نے کہا چلو میں آپ سے بھی پوچھ لیتی ہوں آپ سے بھی بات کرتی ہوں دیکھو بچوں کو تو سمجھانا ہمارے ہاتھ نہیں ہے ہم ہی نے ان کو بتانا ہے ہم نے ان کو اپنے بیلم کے بارے بھی بت تانا ہے اپنی تعلیم کے بارے میں
بالکل یہی تو دیکھو اپنے بالکل اسکولوں میں دیکھو آج کل سب پرائیویٹ اسکولوں میں آپ کے بچے بچے ہوئے چاہے میرے ہوئے سبھی کے پرائیویٹوں میں جا رہے ہیں اور وہاں تعلیم کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ٹھیک ہے وہ بیسک چیزیں ایجوکیشن ہمارے بچے کو بتا رہے ہیں بیسٹ ٹھیک ہے اب وہ چیز ہمارے اوپر ہے ہمیں اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے تو ہم میں تو زیادہ تر اپنے فون میں کسی بھی اس پہ ایک ایک مطلب ویڈیوز ڈال دوں گی کچھ بھی دیکھوں گی تو پھر اسی سے ریلیٹیڈ ساری ویڈی ات ج دیںے تو میرے پھر تو میرے بچوں کو وہی یا تو میں نے جو نوٹس کیا ہے جیسے گوگل ہمارا مائنڈ ریڈ کر لیتا آئی تھنک ہے نا ہم نے جیسے کوئی ایک کسی بھی طریقے کی ویڈیوز دیکھی پھر وہ اسی طریقے کا ہمارے سون پہ آتا رہتا ہے ہاں تو میں تو
چلو یہ دیکھو یہ بات بھی بہت اچھ جی دیکھو ہم سوشل میڈیا کو بھی پتتا ہے کہ یہ انسان کیا دیکھ رہا ہے اگر اس نے ایک چیز آپ نے کچھ کھانے کی بھی دیکھ ہے نا آپ کو کھانے کی ہی اسی چیزیں بتائیں گے اگر آپ کچھ ویسی چیزیں دیکھو گے جی جی یہ ان کا سسٹم اچھا ہے کہ ہر ایک چیز صحیح دیتے ہیں یہ اپنے کام کرنے کا اپنا کچھ کرنے کا دیکھو ہمیں کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے گی تو ہم آ
ہ تو بالکل میرا تو ماننا ہے دیکھو کچھ ایسا ہی دیکھو ہمارے کچھ مال بھی ہیں کتنا اچھا سارا کچھ سب کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہی آپ پھر بچوں کو آتا رہتا اب تو آدھھی سے زیادہ تعلیم ہم تو اپنا بتا رہے ہم نے آدھے سے زیادہ تعلیم سوشل میڈیا کے ہی تھرو اپنے بچے کو دی ہے سب سے بڑا ہمارا شپورٹو وہی رہا عا ہے تو بھیا میں تو دیکھوں کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے تو میں تو بچوں کو وہی سب چیزیں میں نے کہا دیکھو بھیا کر یہ چیزیں سب سے مین ہے یہ ہمیں اسکولوں میں نہیں ملے گی وہ ہمارا ٹائم تھا اس ٹائم پہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا تو ہمیں ہمارے امی ابو سکھا رہے ہوتے تے تھے ہے نہ وہ کر رہے ہیں ہم ساتھ لے کے بیٹھ رہے ہیں تو ہمارا رجحان پھر اسی چیز کی طرف ہو جاتا تھا
جی دیکھو اب تو ہمیں اب تو ہمارے ہاتھ نہیں ہے سب کچھ کیسے کرنا ہے اس کو ہے نہ جیس کہ آپ نے بولا کہ جیسے آپ کچھ نئی نئی چیزیں دیکھ تے ہو آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملتا دیکھو وہ کتنی اچھی بات ہے
وہی تو ابا یہاں اور ہمیں اب کچھ بھی دیکھیں میں تو میرا فون میں آپ کو زیادہ تر جو میں اپنے میرا بچوں کے پاس جاتا اس میں آپ کو یہی چیزیں ملیں گی زیادہ تر میرے میں میں نہیں زیادہ اور بھی ریلیٹڈ کچھ دیکھتی ہوں کیوںکہ مجھے پ تا ہے کیونکہ یہ لوگ نوٹس کریں گے اس چیزوں کو اور سامنے آئے گی تو پھر دیکھ کچھ تو سیکھنے کو ملے گا ان کو
جی جی بچوں کے لیے اچھا رہتا تو دیکھو جیسے ہمارے مطلب اب دیکھو ان کو کوئی جیسے ہماری پھو فی لگا لو ٹھیک ہے اب پھوپی بچوں سے کچھ ایسی بات پوچھ لے کہ اگر ان کو آئے گا نہیں دیکھو اس میں بے عز
اپنی توہین ہے اپنی توہین ہے وہ ہو گیا کہ آپ بچوں کو دیکھو ایجوکیشن اپنی طرف ہے وہ ہوتا ہے جو ٹیوشن کام آئے گی اس یہاں اس جہاں میں رہنے کے لیے اور وہاں جانے کے کہ بعد مطلب ہمارے کرم کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ تو ہمیں انہیں چیزوں سے ملے گی جی نہ قرآن سے ان سے تو آگے والی چیزیں بھی تو ہمیں اپنے بچے کرموں کے حساب سے
جی جی وہی بات ہوگی نا ایجوکیشن بھی ضروری اور اپنی اسلامک تعلیم بھی بہت بہتضروری ہے دیکھو وہ چلو اسکول میں چلو نہیں کروا رہے جی وہ تو ہمیں ہی بتانی ہے نا اپنے بچوں کو
بالکل اب کچھ پیرنٹس ہیں بھائی نہیں بتا رہے ہیں بچے اچھا غلط کاموں میں پڑا تو آپ اس کا دوست بچوں کو مت دو وہ تعلیم آپ نے اپنے بچوں کو دی ہی نہیں جس کی تم یہ سوچ رہے تھے ہمارا ب ڑا ہو کے یہ کرےا یہ چیز تو تم نے اس کو بچپن میں سکھائی ہی نہیں دس سے لے کے بارہ سال تک کا بچہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کوورا کاغذ ہے آپ جیسا چاہو اس پہ لکھ دو آپ کا بچہ وہی بنے گا
جی دیکھو وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے
چیز ہے بھی میں نے نوٹس بھی کر ہے دیکھو میں میں جب پیٹ سے تھی نا تو میں نے اپنے بچے کو ایسے فون دوارا ویسے بھی قرآن سے ویسے ساری چیزیں یہی کی اور اس چیز کا اثر مجھے دیکھنے کو ملا ابھی میرا بچہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن میں اللہ کی مطلب میں شکر گزار ہوں کہ اس کے اندر وہ ساری چیز جی ہیں جو میں مطلب چاہتی تھی ہاں ہاں کہ یہ
تو اسی لیے اس کے اندر آئی ہے نا اگر آپ اس ائم وہ نہ کچھ کرتے اگر آپ بھی ایسے ہی رہتے تو وہ چیز کہاں سے ہونی تھی یہ بھی چیز کا تو فرق پڑا نا
وہی تو پھر لوگوں کو پتا ایسا جیسے میں نے دیکھا ایک دو امی اور ہیں بچوں کے جیسے پیرنٹس وہ کرتے ہیں اچھا اسے دیکھو یہ ایسے کرتا ہے تو میں ان کو پتا ایک ہی بات کہتی ہوں میں نے کہا کمپیئر مت کرو بچوں کو تم نے وہ نہیں سیکھا
جی جی جی چلو اب تو ہم تو یہی ہے اللہ پاک کا شکر ہے انہیں انہیں کے ہی عادت میں ہیں ہم لوگ ہمیں تو بس جی جی جی ہمیں تو اب یہ ہے کہ ہمیں اب نی بت بچوں کو ان سب چیزوں سے دور رکھیں اچھی چیزیں
بالکل بالکل چلیے پھر ٹھیک ہے بڑا اچھا لگا آپ سے میں کرتی ہوں پھر آپ کو ٹھیک ہے خدا حا اللہ بس